تو
السلام علیکم کیسی ہو
وعلیکم السلام الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آپ کیسے ہو
شکریہ اللہ کا شکر ادا کرتاہوں کہ ٹھیک ہے آج اسکول میں سائنس کی کلاس میں ہم نے بجلی یعنی الیکٹرسٹی کے بارے میں پڑھا مجھے یہ ٹاپک بہت دلچسپ لگا
واہ الیکٹرسٹی واقعی بہت اہم ٹاپک ہے آج کے دور میں بجلی کے بغیر زندگی کا تصور کرنا بہت مشکل ہے
بالکل میں گھر آتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ایک دن کے لیے بھی بجلی نہ ہو تو کتنا کام رک جائے
صرف ایک دن ہی کیوں اگر چند گھنٹوں کو کے لیے بھی بجلی چلی جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں
یہ سچ بات ہے بجلی ہماری روزمرہ زندگی کا اتنا اہم حصہ بن چکا ہے کہ ہم اس کی قدر بھی کم کرتے
جی ہاں بالکل جب تک بجلی موجود ہوتی ہے ہم اس کی اہمیت محسوس نہیں کرتے لیکن جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے
سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ الیکٹرسٹی اصل میں ہوتی کہ
میرے مطابق الیکٹرسٹی انرجی کی ایک قسم ہے جو مختلف ڈیوائسز اور مشینس کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے
یعنی جو پنکھا بلب ٹی وی اور ریفریجریٹر چلتے ہیں وہ سب بجلی کی وجہ سے ہی چلتے ہیں
جی ہاں بالکل اگر بجلی نہ ہو تو یہ تمام اشیا کام کرنا بند کر د
مجھے لگتا ہے کہ انسانی ترقی میں بجلی کا بہت بڑا کردار ہے
جی ہاں بالکل انسانی ترقی میں بجلی کا بہت بڑا کردار ہے
پرانے زمانے میں لوگ بجلی کے بغیر کیسے رہتے
پہلے لوگ روشنی کے لیے چراغ موم بتی اور تیل کے لیئے استعمال کرتے تھے
اور گرمیوں میں پنکھوں کے بغیر رہنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا
جی ہاں بالکل ا آج ہم الیکٹرک فینس اور ایئر کنڈیشنرس کے آدی ہو چکے ہیں
اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ بجلی مختلف ذرائع سے پیدا کی جاتی ہے
جی ہاں مجھے بھی یاد ہے بجلی پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں
کیا تم ان میں سے کچھ بتا سکتی ہو
جی ہاں ضرور بجلی پانی ہوا سورج کی روشنی کوئلے گیس اور نیوکلر انرجی کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہے
ہائڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشنس پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں نا
جی ہاں بالکل بہتے ہوئے پانی کی قوت ٹربنس کو چلاتی ہے اور پھر بجلی پیدا ہوتی ہے ا
ہمارے ملک میں بھی کئی ڈیمس بجلی پیدا کرتے ہیں
جی ہاں بالکل ڈیم صرف پانی اسٹور نہیں کرتے بلکہ بجلی پیدا کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں
ہ سولر انرجی بھی آج کل بہت مشہور ہو رہی ہے
جی ہاں سولر پینل سورج کے کی روشنی کو الیکٹرسٹی میں تبدیل کرتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ سولر انرجی انوائرمنٹ کے لیے بھی بہتر ہے
جی ہاں بالکل اس سے پلیوشن کم بہت کم ہوتا ہے اور قدرتی وسائل کی بچت ہوتی ہے
ونڈ ارجی کے بارے میں تم کیا جانتی ہو
ونڈ انرجی ہوا کی قوت سے حاصل کی جاتی ہے بڑے بڑے ونڈ ٹربنس ہوا سے گھومتے ہیں اور اور بجلی پیدا کرتے ہیں
یہ وقت واقعی بہت دلچسپ ہے
جی ہاں سائنس نے انسان کو قدرت کے کئی ذریعے سے فائدہ اٹھ ا کھانا سکھا دیا ہے
الیکٹریسٹی کے سب سے اہم فائدے کیا ہیں
سب سے پہلے تو روشنی بجلی کی وجہ سے ہم رات میں بھی اپنے کام آسانی سے کر سکتے ہیں
اگر بجلی نہ ہوتی تو رات کے وقت پڑھائی کرنا کتنا مشکل
جی ہاں بالکل اسٹوڈنٹس کے لیے بجلی بہت ضروری ہے
میں اکثر شام کے وقت ہوم ورک کرتا ہوں اگر بلب نہ ہو تو مجھے بہت مشکل پیش آئی
جی ہاں بالکل مجھے بھی اس لیے بجلی تعلیم کے لیے بھی بہت اہم ہوتی ہے
ہاسپٹلس میں بھی دلی کا بہت بڑا کردار ہوتا
جی ہاں میڈیکل اکویپمنٹ آپریشن تھیٹرز اور ایمرجنسی وارڈز سب بجلی پر ڈپینڈ کرتے ہیں
اگر ہاسپٹلس میں بجلی نہ ہو تو مریضوں کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے
اس لیے ہاسٹلس میں جنریٹرز بھی موجود ہوتے ہیں
فیکٹریز میں ابھی بجلی سب بھی ہوتی ہے
اچ جی ہاں بالکل فیکٹریز کی مشینس بجلی سے چلتی ہے اور چیزیں تیار کرتی ہے
یہ معیشت کی ترقی میں بھی بجلی کا بہت بڑا حصہ ہے
جی ہاں بالکل جس ملک میں بھی بجلی کی سہولات بہتر ہو اس کی ترقی کے امکان بھی زیادہ ہوتے ہیں
ایگریکلچر میں بجلی کس طرح مدد کرتی ہے
بجلی کی مدد سے ٹیوب ویلس اور پانی کے پمپس چلتے ہے جو کھیتوں کو پانی فراہم کرتے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ کسانی بھی بجلی سے متاثر ہوتی ہے
جی ہاں بالکل بجلی نے زرت کو بھی آسان اور بہتر بنا دیا ہے
گھروں میں بجلی کے بغیر زندگی بہت مشکل ہو گی
ہاں ریفریجریٹر ف واشنگ مشین واٹر ہیٹر اور دوسری کئی چیزیں بجلی سے چلتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ موبائل فون بھی بجلی کے بغیر ب
جی ہاں بالکل موبائل چارج کرنے کے لیے بھی بجلی ضروری ہے
انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن سسٹم بھی الیکٹریسٹی پر ڈپینڈ کرتے ہیں
جی ہاں بالکل آج کا ڈیجیٹل نظام بجلی کے بغیر کام نہیں کر سکتا
یہانہ کیا خطرات بھی ہوتے نا
جی ہاں بالکل اگر احتیاط نہ کی جائے تو بجلی بہت خطرناک ثابت ہو جاتی ہے
جیسے الیکٹرک شاپ
جی ہاں الیکٹرک شوق انسان کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے
اس لیے گیلے ہاتھوں کے سوئچز کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے
ج بالکل اور خراب وائیوز سے بھی دور رہنا چاہیے
اسکول میں ٹیچر نے کہا تھا کہ بچوں کو پلی تاروں کے قریب نہیں جانا چاہے
یہ بہت اہم ہدایت ہے کیونکہ کھلی تار بہت خطرناک ہوتی ہے
بجلی ضاائع کرنا بھی ہے مس
ہاں بہت سے لوگ ضرورت نہ ہونے کا باوجود لائٹس اور فین چلاتے چھوڑ دیتے ہیں
یہ عادت بالکل غلط ہے
جی ہاں بالکلج بجلی بچانے ہر شہری کی ذمہ داری ہے
کی بچت کس طرح کر سکتے ہیں
جب کمرے میں کوئی نہ ہو تو لائٹس اور فینس بند کر دینے چاہیے
دن کے وقت قدرتی روشنی کا استعمال کرنا چاہیے
انرجی سیونگ بلبس بھی مددگار ہوتے ہیں نا
جی ہاں ایل ای ڈی بلبس کم بجلی استعمال کرتے ہیں اور زیادہ روشنی دیتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر میں ایل ای ڈی بلبس ہونے چاہیے
میں بھی اس بات سے متفق ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے
جی ہاں بالکل اللہ حافظ ہاں